سلام علیکم کم بھائی جان کیا حال چال بھائی جان
سب ٹھیک ہے سب خیریت آپ بتائیےپ کہ امی جان ابوجن بائی جن سب لوگ کیسے پریوار میں کیسے ہیں لوگ تبھی تو سبھی لوگ کا ٹھیک ہے
جی ب جانا ہمارے گھر پریوار کے لوگ امی جان ابو جان سب کوئی بڑھیا سب کرییت گارجین آپ بتائیے آپ کے گھر پریوار کےلو سب بڑھیا ب جائ سب کچھ خیریت ہے بھائی جان
جی ہمارے گھر کے پریوار لوگ بھی بوجن سب لوگ ٹھیک ہے سبھی کرتے ٹھیک ہے اور بتائیے آپ کھانا پینا ہو گیا آپ کا کہ ابھی نہیں کھاائے ہے ابھی تک
بھائی جان ہمارا کانا پینا ہو گیا ہم کانا پینا کھ لیے ہیں بھائی جان کھانا پینا کھاؤ کے بھائی جان ہم اپنے چھت پہ ٹہر رہے تھے بھائی جان وہی ہم اپنے چھت پہ ٹہر رہے بھائی جان تو ہم سوچے ہیں اپنے بھائی جن کو یاد کر لے کافی ارچا ہو گیا بھائی جن کو یاد کرے سجھے بھائی جان اس لیے ہم اپنے بھائی جن کو یا تو لیے یاد کیے تھوڑا بہت ارجہ ہو گیا تھا اس
کافی فاسٹ بول رہے کافی فاسٹ بول رہے بھائی جان بھائی جان آرام سے لے لے آپ ساس کو اپنا بلائی م آرام سے بات کیجے بھائی جان ہم آپ کے لیے اب فری ہے کہیں ہم آپ سے بات کرنے کے لیے وہی آپ کو کول آگیا ہم بھی کرنے والے تھے آرام سے بتائیے بھائی جان اور بتائیے کیا کیا کھایا آپ نے
ارے بھائی جان کیا کروں تھوڑا آدوسی ہو گئی ہے نا ہم کھانے میں کھائے ہیں بھائی جان آج وہی بریانی کھائے ہیں تھوڑا سلاد الاد کھائے ہیں تھوڑا ٹھنڈا ونڈا لسی وسی یہی سب چلا ہے تو یہی سب لوگ کھائے پیے ہیں بھائی جان تو آپ بتائیے آپ کھانے میں کیا کیا کھائےیں ہیں بھائی جان
یہ ہمیں تو جسٹ ابھی یہ کھایا ہے گیا تو تھوڑا مارکیٹ میں تھوڑا سامان وہ گھر گھبورا گیا تو وہ ا بھی جن بولی جا سے سامان لے کے تو وہی لانے گئے تھے سار تو آئے تو کافی موسمات تو
تو کو جو ہب پ وہ تو
روٹی چکن اور سلاد کھائیں تو تو اور بتائیے آپ کے سائڈ موسم کیا حال ہے گرمی کافی پڑ رہی ہے کہ نہیں ہماری سائڈ تو کافی گرمی پڑ رہی بھائی باہر نک کہنا تھوڑا مشکل ہو گیا ہے کہاں نکل رہے گھر پہ ہی ے اور تھوڑا وہی پانی زیادہ پ رہے وغہ سب پی رہے الیکٹر تو آپ بتائیے آپٹی گرمی کیسا حال چل رہا ہے
ارے بھائی جان آپ کو میں کیا ہی بتاؤں گرمی کی حال چال اور کہانیاں کیونکہ گرمی اتنی ہے نا بھائی جان اتنی زیادہ گرمی ہے کہ ہم لوگ کا صحت دن پہ دن ایسا لگ رہا ہے جیسے خراب ہو جائے اگر دن میں نکل جائے دھوپ میں نکل جائے تو اتنا زیادہ گرمی ہے اور گرمی اتنا زیادہ پڑ رہا ہے کہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ آنے جانے کا بلکل من نہیں کر رہا بھائی جان دھوپ میں ایسا من کر رہا ہے کہ ہم دن بھر ٹھنڈے میں رہے ٹھنڈے میں ہی کھائے ٹھنڈا میں ہی پیے کھائے اور ٹھنڈا میں ہی رہے کھیلے کودے ٹھنڈا میں ہی سوئے دھوپ نکل رہا ہے اتنا کرا دھوپ نکل رہا ہے اتنا کرا دھوپ نکل رہا ہے کہ دھوپ میں نکلنے کا من ہی نہیں کر رہا ہے بلکل ہی باہر پیر رکھنے من ہی نہیں کر رہا اتنا زیادہ کالا دھوک کر رہا ہے اور پسین پسی پین مطلب کیا بتا ہے اگر پنکھے کے سامنے سے دو منٹ کے لیے ہٹ جائے اور ہووا نہ بہے ہوا نہ ملے شریر کو پسیین سے ایسا لگتا ہے کہ آدمی پورا نہا لیا جیسے نہانے کے بعد پانی بھیگا ہوا شریر رہتا ہے نا ویسے ہی لگتا ہے کہ پورا ہم نہائے نہا چکے ہیں پسینے سے اتنا زیادہ پسیین آتا ہے اتنا زیادہ گرمی یہاں کا حالت خراب کر کے رکھا ہے اتنا زیادہ گرمی پڑ رہا ہے اسی گرمی کی وجہ سے وہ نکل نہیں رہے ہیں دھوپ میں ادھر ادھر ہمارا کتنا سارا کام رک گیا ہے بھائی جان اتنا سارا کام رک گیا کہ کیا ہی بتاؤں آپ کو بھائی جان گرمی کی وجہ سے اب کہیں آ نہیں رہے ہیں کہیں جا نہیں رہے ہیں تو کام تو آٹومیٹک بھائی جان تو رک بھیے کرے گا نا بھائی جان اب اسی کارن کیا بتا ہے ہم تو خود یہاں پہ گرمی سے بچنے کے لیے ٹرول صبح شام پانی میں گور گور کے پی رہے ہیں بھائی جان اس کے بعد بھائی جان گلوکوز گلوکوز بھی رکھے ہوئے ہیں بھائی جان گلوکو کچ بھی صبح شام پانی میں گھور کے پی رہے ہے جائے اور تو جانتے ہیں بھائی جان ہم تو اپنے فریج میں او آر ایس تک رکھے ہوئے ہیں بھائی جان ایک بار میں کا کرتے ہیں او آر ایس کا پورا پیٹی لاتے ہیں بھائی جان ست آار سو کا نارملی وہی او آر ایس کا پیٹی ہم لوگ کو مل جاتا ہے جس میں ستائیس تیسر وہ لا کر کے ڈائریکٹ فریج میں رکھ دیے ہوئے ہیں اس لیے رکھ دیے ہوئے ہیں کیونکہ اب کوئی ادھر سے ج مان لیجے ابو جان امی جان ابو جان کہیں سے آئے بازار سے آتے ہیں دھوپ میں سے آتے ہیں اب چونکہ مان لیجیے ان لوگ کا کام ہے ان لوگ کا نکلنا ضروری ہے تو لوگ آتے ہیں تو ہم او آر ایس نکال کر کے پلا دیتے ہیں ابوجن کو کہ سوچتے ہیں کہ دھوپ میں سے آئے ہیں تو ان کو کوئی سواستھ کا پریشانی نہ ہو اس لیے ترنت ہم او آر ایس پلا دیتے ہیں کہ او آر ایس میں بہت سارا دواؤ کا بہت سارا میل کے اس میں انرجی وٹامنس رہتا ہے او آر ایس میں اس لیے ہم او آر ایس پلا دیتے ہیں امی جن ابوجن کو تو او آر ایس بھی رکھے ہوئے ہیں اس کے بعد ہم لوگ الیکٹرول بھی رکھے ہوئے ہیں گلوکوز بھی رکھے ہوئے ہر چیز رکھے ہوئے ہیں تو پیتے رہتے تے ہیں تو آپ بت ت یہ بھائی جان آپ کے طرف گرمی کا یہی حال ہے کہ تھورا کم ہے کہ تھورا زیادہ ہے بھائی جان ادھر آپ کے یہاں گرمی
کا حال بحال ہی ہے ہمارے یہاں بھی وسا ہی حال ہے لیکنا لائٹ ہے تو لائٹ اس سالح انورٹر لیے ہوئے ہیں تو لائٹ کٹتے بعد انٹر راحت ملتی ہے تو یہ سب دیکھ رہے ہیں موسم یہ سب ہو رہا توی س ا گرمی میں کون جائے گا اب کسی طبیعت خراب ہے گرمی کسی کو بھی ہوگی تو یہ ہم لا کے پہلے سے ہی باقی کہ کہ گرمی سے بچنے کے لیے تو ہم لوگ کچھ کرنا تو وہی ہم صبح صبح کیا کرتے ہیں صبح صبح ہم اپنا گومتے ہیں چار بجے نہا لیتے ہیں نہا دھو کے باتھ روم کر کے ہم دو گلاس کنا پانی کر کے پیتے ہیں اس کے بعد ہم تھڑام کرتی ہیں تو کر سائیکل سے جاتے ہیں پارک پ لوگ ایک گھنٹہ رنو کرتے ہیں اور رنوگ کر کے وہ پر کر کر اور کھیلوں کرپ میں کھیلنا بھی نہیں ہو پا رہا ہے ہم دوست کہیں سامنے جا بھی نہیں پا رہے ہم اتنا گرمی گھر کیسے نکلا جائے ایک دن تو ہم لوگ گئے تھے گھومنے کے یہی کھیلنے کے لیے کرکٹ ہم لوگ کھیلتے کرکٹ کبڈی ہکی سبی سب کھیلتے یہی ہم لوگ کھیلنے کے لیے گئے تین گھنٹہ کھیلے تھے تین گھنٹہ کھیلے ہوئے گھر پہ آئے تو ہم لوگ پانی اور پیئے تو سردی بخار سب ہو گیا سبھی دوستوں کو ہو گیا دو تین دوستوں کو ہو گیا باقی سب تو ٹھیک ہی تھے تو بخار ہو کو دو تین دن سب طبیعت خراب ہو جائےائی کےد ہم لوگ دھیان دینا ہواا تو ہم لوگح اٹتے ہیں جگگ بھی کر لیتے ہیں اور ہم لوگ کھیل بھی لے جائیں گ وہ ہم س جاتے ہیں کھیلتے پدتے اور دس بجے تک بت زیادہ آ جاتا ہے تو ہم لوگ دس بجے تک آ جاتے اس کے عدم تو نا آتے نہات کاتے پیتے دو تین گھٹہ سوجا اس کے بعد جو کوچ چ میں چی
سب چی سب دیکے کچھ
جو جو ملا ہے ہم کو ہومورک تو ہوم ورک سب کمپٹ کرتے ر کم سے کم روز دو تین چیپٹر کا ہوم ورک بنا لیتے ہیں تو بنا ا کر آرام سے بالو چلاتے ہیں یہی اب تو ہو گیا ہے اب تو دس پندرہ دن بند ہی ہے تو باہر نکلنا جانے باہر نکلتے ہوئے خراب ہو ہی جا رہا ہے تو اور بتائیے آپ سوا جگگ کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں آپ دن بھر گھر پہ ہی موبائل اور گیم کھیلتے رہتے ہیں
نہیں بھائی جان ہمارا تو بس عادت بنا ہوا ہے چاہے ٹھنڈی ہو چاہے دھوپ ہو چاہے گرمی ہو چاہے برسات ہو میرے تو جگنے کا ٹائم ہے چار بجے صبح میں چار بجے صبح میں ہم جگتے ہیں اور جگتے ہی سر پرتم ہم سب سے پہلے فریس وریش ہو کے دو بھائی جان ہیں دونوں بھائی جان کو کال کرتے ہیں اور دونوں بھائی جان کو جگاتے ہیں جگانے کے بعد ہم میرے بغل میں کلب ہے وہاں ٹہلنے والا فیلڈ ہے میدان ہے اسی میدان میں ہم لوگ فیلڈ میں کلب میں چلے جاتے ہیں صبح صبح تینوں بھائی جو ہے لوگ ہم لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہوئے ٹہلتے ہیں ٹہلنے وہلنے کے بعد ہم لوگ وہی تھوڑا چار پانچ راؤنڈ دوڑتے ہیں اور دوڑ اڑ کے وہیں پہ چاروں طرف کلب کے چاروں طرف فیلڈ سیڑھی بنایا ہوا ہے اسی سیڑھی پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں چپل وپل اتار دیتے ہیں ہم لوگ اور اتار اتار کے جاتے ہیں سب سے اوپر سیڑھی پہ بیٹھ جات ہیں بیٹھنے کے بعد ہم لوگ تو سب کوئی ویام کرتے ہیں کسرت کرتے ہیں اور ایک تینوں بھائی بجن میں ایک لوگ ہے جس کو سارا ویام کا اتیھی ہے وہ سب جیسے جیسے بتاتا ہے ویسے ویسے ہم لوگ کرتے ہیں بھجن اور ویام و ہم کر ا کے آتے ہیں تو اس کے بد ویام کر کے اٹھتے ہیں تو تھوڑا لٹکتے ہیں تھوڑا ہائٹ وٹ برانے کے لیے بھجن ہم لوگ اسی نے کا کے ہیں بانس لگائے ہوئے ہیں اسی بانس پہ ہم لوگ لٹک کے ہائٹ تھوڑا بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں سے آتے ہیں ہم لوگ سبھی بھائی جان لوگ تو وہاں سے آتے ہی بھائی جان ہم تھوڑا گھر پہ آتے تھوڑا ریسٹ مارتے ہیں پانچ منٹ تھوڑا آرام کرتے ہیں پانچ دس منٹ آرام کرنے کے بع ہم کیا کرتے ہیں ڈائریکٹ نا لیتے ہیں بھائی جان نہانے کے بع صبح صبح من پورا ہلکا ہو جاتا ہے بھائی جان اور نہانے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ ترنت ہم ناشتہ کر لیتے ہیں کیونکہ ادھر سے تو بیام ہم کر کے آئے رہتے ہیں تو نہانے کے بع ترنت بھوک لگ جاتا ہے بھ جائے وہی بھوک لگتا ہے تو کیا کرتے ہیں ناشتہ کر لیتے ہیں ناشتہ میں پھل پھل یہی سب کر لیتے ہیں تاکہ شریر کو ارجا ملتے رہے اس سب سے پھل پروٹین اس سب سے پھل ال سے تو وہی ہم پھل ول کھا لیتے ہیں پھل ال کھانے کے بعد ہم اپنا ایک دم پورا ٹائٹ ہو جاتے ہیں پھر جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے گیارہ بارہ بجے ب جائے تو کھانا وانا بن جاتا ہے تو ہم پھر اپنا کھانا باریک بجے ایکگ بجے بجے ہارلی کھا لیتے ہیں بھائی جان بجے بس میرا ر یہی ہے صبح کا روٹین ب جائے تو ہم ادھر ادھر نکلتے تھ کم ہے لیکن صبح میں ہم اپنا شریر پہ دھیان دیتے ہیں بھائی جان
ٹھیک ہے بھائی جان پ تھڑا نیند ہو لگ رہی ہے ربھی رات ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے کل بات کیا جائے گا بھائی جان خدا حافظ
جی بالکل بھائی جان رات ہو گئی ہے خدا حافظ بھائی جان کل بات ہوگئی اللہ خیریت رکھے بھائی جان